لیکم وعلیکم السلام جی خیرت آپ کیسے ہو
ابھی ٹھیک ہو آپ بتاو
جی ہم بھی ٹھیک ہے بہت زوردار بارش ہو رہی ہے یہاں پر
چلو اچھی بات ہے تو اس بارش کے موسم میں کیا بنانے کا ارادہ ہے آپ کا ویسے
جی میتھی کا پراٹھا بنا رہے تھے ہم
اوے میں ٹھیک ہے پڑھا اچھا ٹھیک ہے یہ بتایں میں بھی تڑائی کروں گی آپ اسے بتائے
ہم ہاں جی آٹا لے آٹا لینا ہے اور نمک ہاں میتھی لینی ہے پھر اور لال مرچیں لے جی بہت آسان ہے ریسیپی
گیہوں کا آٹا لینا ہے
ہاں جیسے ہاں گیہوں کا آٹا سے بناتے
اچھا ہاں بولا
ہاں وہ جو میتھی ہے نا اس کو صاف کرنا ہے پھر اسے کاٹ لینا ہے ہاں
ہاں
پھر آٹا گوندنا ہے
اچھا ہاں
آٹا مطلب جیسے سخت گننا ہے
سخت
مطلب ایک باآ کڑ ایک جیسے دیک وہ لینا ہے پرات لینا ہے پرات میں گنتے ہو نااب آٹا ہم بھی جیسے پرات میں گنتے پرات لینا ہے اور اس میں جیسے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اس میں نمک ڈالنا ہے پرات کو چھان لینا ہے اور اس میں اچھی سے جیسے ہاتھ جیسے اس کو گون لینا ہے اچھے سے گوننے کے بعد پھر وہ ایسا گوندھنا ہے اسکو کہ مطلب نرم نہیں سخت ہونا چاہیے آٹا
اچھا اچھا جی
پھر جو کٹی ہوئی جو جو میتھی ہے نا جو کانٹے ہے
امم
ہوں جو باریک اس کو باریک کاٹ لینا ہے پہلے اس کو دھونا ہے پھر اس کو باری ایک دم کاٹ لینا ہے پھر وہ جو آٹا گونے ہے نا
ہاں ہاں
ہاں پھر آٹے میں ملا کر اس کو گوندھنا ہے پھر
اچھا
ہاں پھر وہ جو جیسے آٹے کا اور سبزی کا جو یہ جو یہ جو میتھی کی جو سبزی ہے آٹا اور دونوں جیسے آٹا جیسے مکس ہو جاتا ہے نا تو دونوں کو جیسے دونوں ایک دوسرے کو جیسے مکس ہو جاتا ہے ہاں مطلب مائل ہو جاتا ہے تسی آٹے مجھے تھ نمک لال مرچ ڈالنا ہے
جی
ٹھیک ہے اورآ جیسے آپ کے حساب سے اور تم ملا سکتے ہلدی ڈال سکتے اور کیا بولتے رہے تو وہ ہلدی جیرا بھی ڈال سکتے ہو
اچھا ہوں
اس کے بعد میں پندرہ منٹ تک رکھنا ہے
ہاں
ہاں ہاں پھر اس کے بعد میں جو اس کا جیسے پیڑا بنانا ہے اور پیڑا بنا کر اس کو بیلنا ہے ہاں بلنے کے بعد توا گرم کرنا ہے اور توا گرم کرنے کے بعد وہ روٹی جو بنائے نا روٹی کے جیسے اس کو ٹھیک ہے بلنے کے بعد بعد توا گرم ہوا تو پھر توے پر جیسے سینکنا ہے جیسے روٹی سینکتے ویسے اس کو بھی سینکنا ہے اینڈ پلٹ کرنا ہے اور پھر اس میں جیسے تیل ڈال کر اور
ہاں
ہاں اس کو جیسے پھر پکانا ہے جیسے روٹی تلتے ہیں نا ویسا کرنا ہے اس کو بھی مز دار لگتی ہے کھانے میں
جی اچھا چلے اور اس کو مطلب کہ کس چیز کے ساتھ کھاتے ہوپ
ہم جیسے ٹما ٹماٹر سوس املی کی چٹنی سب سے کھاتے ہیں
اچھا اچھا جیسے مطلب کہ آلو کے آلو کے پراھے آپ نے کبھی بنائے ہیں
آلو کے پراٹھے ہاں آلو کے پراٹھے بھی بنے ہیں
اچھا مطلب آلو کو پہلے کیا کرتے ہو
آلو کو پہلے جیسے دھو لیتے ہیں اس کے بعد میں پانی میں جیسے اس کو ابال لیتے ہیں کوکر میں سیٹ لے لیتے
ہاں ہاں
دو سیٹی لے لیتے کوکر میں اس کے بعد ابلنے کے بعد کو نکالتے پھر چھیلتے
جی جی ہاں ہاں
اور آپ جیسے کیسے بناتے ہو آلو کے پراٹھے بناتے ہو نا
اس کوچا اچھے سے میس کرتے مطلب اچھے سے میس ایک دم باریک سا پورا ایک دم ال اچھے سے مل جانا چاہیے اس میں وہ گٹکا گٹ کاا ٹائپ کا نا وہ چیز نہیں رہنی چاہیے سمجھے اس سے کیا ہوگا مطلب وہ جو آ ٹے میں جائے گا تو اس سے مطلب ہٹ سکتا ہے تو وہ چیز مطلب دھیان رکھنا ہے اس میں اور کیا ڈالنا ہے جیسے آپ کو ا دھنیا پتا ہری مرچ چھوٹی چھوٹی پیاز کٹ کر کے آپ کو باریک سے ڈالنی ہے ٹھیک ہے اور جیسے مطلب اس میں ڈال سکتے ہو ٹماٹر ہے تو تھوڑا ٹماٹر بھی ڈال سکتے ہو اور نمک تھوڑا سا لال مرچ
جی
اور کالی گول مرچ جو آتی ہے پیسا اس میں سے تھوڑا سا ڈال دینا اس کو ڈال کے کیا کرو گے اچھے سے میس کر دو میس کرنے کے بعد پھر ادھر کیا کرو گیہوں کا آٹا مطلب کہ لؤ ٹھیک ہے اس میں تھوڑا تیل ڈالو اور تیل ڈالنے کے بعد پھر نمک اس میں تھوڑا سا ہلکا ڈالنا ٹھیک ہے کالی مرچ رکھنا ہو تو رکھ سکتے نہیں تو کوئی بات نہیں ہے اس میں ڈال کے پھر اس کے بعد کیا کرنا اس کو اچھے سے میس کرنا میس کرنے کے بعد کیا کرنا جیسے مطلب اس کو سمجھو کہ دس پندرہ منٹ کے لیے اسے آٹا کو چھوڑ دینا گوند کےلے ٹھیک ہے
ہاں جی
دس پندرہ منٹ نہیں پانچوں منٹ مطلب کہ ہوگا تو ہو جائے گا وہ کیا ہوتا ہے وہ سافٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کی گولی بنانی ہے اور پھر اس میں وہ بھر کو ڈالنے ہیں ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مطلب کہ پورا گول بنانا ہے ٹھیک ہے گول بنانے کے بعد اس کو بیلنا ہے بیلن مطلب بیلن کیونکہ اس کو بیلنا ہے بیلنے کے بعد ہم کیا کریں گے تعوا لیں گے ٹھیک ہے
ہاں
سے گرم کریں گے گرم کرنے کے پھر وہ گرم ہو جائے گا تو اس کو کیا کریں گے جو میں نے بیلا ہے اس کو اس پہ ڈالیں گے ٹھیک ہے ڈالنے اس کے بعد اسے ایک طرف کا ہو جائے گا لگ رہا ہے کہ ہو گیا تو اس میں کیا کرنا تیل ڈالنا تیل ڈال سکتے ہو سرسوں کا ہو یا پھر ریفائن تیل ہو ٹھیک ہے یا گھی میں بھی آپ کر سکتے ہو
ہاں آپ پھر دال برابر اٹا بنائے ہو آپ یہ میں ریسیپی ٹرائی کرونگی ہاں
اور وہ چٹنی مطلب کہ چٹنی بھی ہری چٹنی بھی اپ بنا سکتے ہو اس میں جیسے پراٹھے کے ساتھ ہری چٹنی اچھی لگتی ہے اور ریڈ والے بھی
ہاں یہ اچھا تو پھر آپ کس کے ساتھ کھاتے ہو ہری چٹنی کے ساتھ
ہاں اور جیسے ابھی آپ نے بولا کے کونسی دال کی
دال والا مطلب وہ ہاں چنے کی دال چنے کی دال ہاں آٹا لینا ہے ہاں پھر میدا آٹا میدا مطلب دونوں لینا ہے اور دھنیا پودینہ یہ سب لینا ہے
ھم ھم
پیساہوا گرم مسالا لینا ہے لال مرچی لینی ہے ہاں پھر اس کے بعد میں چنے کی دال ہاں پھر ہری مرچی لنے ہے ادرک لنے پھر گھی اب جیسے چنے کی دال ہے نا دو گھنٹے تک اس کو بگانانیے اس کے بعد میں نمکین پانی میں جیسے اس کو پیس کر جیسے سب مسالے پیسنے ہے اور اس کو جیسے کاٹ کر اس میں شامل کرنے
اچھا
اور میدے کو بھوننا ہے اس کے بعد میں
جی
ہاں ہاں اس کے بعد میں پیڑے جیسے اس کے پیڑے بناکے ہیں
ہاں
اس کو جیسے درمیان میں رکھ کے اس کو پیڑے بنانا ہے اور اس کو پھر وہ ہاں ہاں اس کے بعد میں ایسے ہی ایسے ہی جیسے آپ بنائے نا آلو کے پراٹھے ویسے ایسے ہی یہ بھی ہے مطلب چنے کی دال کو مطلب ہاں زگی رہنے کے بعد اس کو نمکین پان میں پیسنا ہے ٹھیک ہے
ھم
اب جتنے بھی مسالے ہے اس میں جیسے پیس کر اور کاٹ اس میں جسے شامل کرنا ہے جیسے دھنیا ہے جیسے دیکھو پودینہ ہے اور جیسے وہ ہاں کوتمیر ہے ٹھیک ہے اور لال مرچ ہے ہاں یہ سب جیسے ادرک یہ سب جیسے کاٹ کر اس میں شامل کرنا ہے اور آٹے اور میدے دونوں کو گوندنا ہے ٹھیک ہے
ہوں ہوں
گوندنے کے بعد مطلب اس میں سب شامل کرنا ہے جو کاٹے ہیں نا چنے جتنے بھی چنے جو پیسے وہ سب شامل کرنا ہے اس کے بعد میں ہاں اس کے بعد میں گوندنے کے بعد وہ سب کو مکس کرنے کے بعد سب پیڑا بنا لینا ہے اور ایسے ہی جیسے اس کو بیل نا ہیں جیسے پراٹھا ہے نا اس کو ایسے ہی بیلنا ہے پیڑا بانا کر کے آ پھر تاوے پہ گرم کرنا ہے توا گرم کرنا ہے اور اس کو ایسے ہی بنانا ہے جیسے بنا آپ ٹرائی کرنا
اہ اہ ہاں ان شاء اللہ ٹرائی
مسالے کا پراٹھا بھی آتا ہے
جی
آٹا اور کسی بھی مرچے دھنیا ہاں گرم مسالہ گھی یہ سب ہاں ہ مطلب آٹے اور میدے کو گوندنا ہے اس کے بعد میں گھی ملانا ہے اور پھر اس کے بعد میں چھوٹے چھوٹے پیڑے بنانے ہے اور باری باری سے ہر پیڑے کو مطلب روٹی جیسے بیلنا ہے اور گھی اور ہ اس پر گھی مل کر جیسے مسالہ چھڑکنا ہے اس کے بعد میں روٹی جو بیلے اس میں پھیلا دینگے
اچھا
ہاں اور اسی طرح ایک جیسے دو کی جیسے پراٹ بن جائے گا ایک پرت دو پرت رہتی نا روٹی کی ایک چھوٹے چھوٹے پیڑے بیلتے تو ایک بیل کر اسمے سب مٹیریل ڈالتے ہے اس کے بعد ہم دوسری پرت روٹی کی لیتے
ہاں
اس میں جیسے دوسری پرت لے کے اس کو جیسے گھی جے کیسے بھی جیسے اس کو سے چپکاتے ہے جیسے جیسے جس میں گھی مسالہ بھرا ہوں نا اس کو زیادہ نہ پھیلانا ٹھیک ہے اسے مطلب توے پر ڈالنا اور دونوں طرف گھی لگا کر اس کو مطلب ہ تھوڑا پکانا جیسے اللٹ پلٹ کرنا ہے اس کو جیسے تھوڑا سور کو کرنا ہے ہاں اور اس کے بعد میں بن جاتا ہے
چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے اللہ حافظ
ہاں ٹھیک ہے انگلی